ہیلو
ہاں جی آواز آ رہی ہے میری
ہاں جارہے ہے
جی جی میرے کو بھی آ رہے ہیں اور بتائیے کیسے ہیں آپ
کچھ نہیں بس بڑھیا ہی ہو اپ بتاؤ کیسے
کل تو آپ بہت بزی تھی
ارے ہاں یار کل میں پتا اس لیے بزی تھی میں نے بتایا نا تھا کی مجھے جانا ہے بس میں ادھر پہ گئی وہاں پہ اتنا ٹائم ہو گیا پھر اس کے بعد میری موسی کی آب کل ڈیلیوری بھی ہوتی ہے اس لی ہے مطلب ممی لوگ بھی وہیں پہ تھی تو مجھے نانی کے گھر پہ ہی بلا لیا گیا تھا تو وہاں پہ وہاں کوئی تھا نہیں اس لیے وہ ہاسپٹل میں تھی سب لوگ ہاسپٹل میں ہی تھے تو خالی گھر پہ جو بچے تھے کو دیکھ رہی تھی سات بجے کے قریب آتی ہاں میں ٹھیک آٹھ بجے گھر آئی ہوں اپنے ممی نے بولا تھا
تم تو بتا رہے تھے ہم جا رہے ہیں گھومنے
ارے ہاں بتا تو نہیں ہوں میں پہلے یہاں سے ڈڑھ بجے گئی تھی ایک بجے نکلی ہوں پھر میں وہاں پے تھی کے بعد میں پونے سات بجے کے کریب آ ہی رہی تھی یہاں پے تو ممی کو کال آ گیا بولے سے نانی کے گھر چلی جانا ہے اور میں ادری سائڈ تھی بھی کی رانیے کی دھر سائڈ تھی تو اور میرا کزن تھا اس کو تو چھوڑنے جانا ہی تھا ویسے بھتری ہاں تو پھر ممی نے بولا ادھرری رک جا نا اور میں شام کو لے چلوں گی تم کو ہے نہ ٹھیک ہے لے چلنا کوئی دقت نہیں ہے اب اس کے بعد ہوا کیا ایک کام کرو تم گھر چلے جاؤ کیونکی یہار تو مجھے ٹائم لگ جائے گا
ہمم
میں نے
اچھا یے بات
ہاں بس اسی لیے جو ٹم ہو گیا تھا
تو تم تو او کیا کہتے تے ہے مطلب رات میں تو اتنا دیر تک جگی کیسےصبح اٹنے جلدی اٹھ گئی تم
مطلب ایک تو مجھے میری نیند کھل گئی ٹیک ہے مجھے واشروم آرا میں نے بعد میں نیند کھلی میں نے دیکھا ہم نے کہا بھائی نیند ہی نہیں آ رہی نیند نہیں آ رہی بہت دیر تک نہیں آئی پھر میں نے بولا ٹھیک ہے میں آپ سے ہی بات کرتی ہوں کیا کروں گی
اچھا ہاں بات کرتے کرتے کچھ پیسہ مل جائے گی صحیح ہے بڑھیا ہے
ہاں ابھی بھی نیند نہیں ارہی میں نے کہا آپ کو کال کروں پہلے مجھے لگا کی آ
نہیں نہیں الگ روم ہے میرا کوئی دق
ہاں ہاں مجھے پتہ تھا اسی لیے میں نے کیا میں نے کہا ہاں اگر اٹھے گا تو ٹھیک ہے نہیں اٹھے گا تو کوئی نہیں
ہمم میں اٹھتا نہیں بٹ ایک تو کیا نارمل کال تم نے کیے نہیں تم نے وہ کیا کال تو اس سے کیا ہوا کیونکی اس میں شو نہیں ہوتا پورا ایپ اوپن کرو پھر جا کے اس سے یا تو کاٹ تو یا تو وہ کرو تو اسی لیے پھر اٹھنا پڑا پھر زیادہ ٹائم نہیں تو اگر نارمل کال ہوتا ہے تو پھر کٹ ہی ہوتا پھر میں اٹتا ہے نا جلدی میں
ہاں سحیح بات ہے ارے بتاو پھر آج مطلب میں کال کرنا پاتی نا صبح کیونکہ مجھے جانا پڑتا تو پھر وہ پھر ہاں نانی کے گھر جانا پڑ جائے گا نا پھر تب ہاں سب ہسپٹل ہی رہیں گے تو مامے کے چھوٹے چھوٹے بچے تو ممی بول رہی کہ تم مجری بھی روک جانا شام تک آ جانا تو پھر مطلب یہی والا ہو جائے گا پھر اب پتہ نہیں نا کی ایک دم سے آنے کے بعد پھر بالکل من نہیں ہوتا ہے پھر آؤ پھر یہاں پے تھوڑا بہت دیکھنا ہی پڑے گا گھر کا بھی ٹائم ملتا ہی نہیں ہے یار پھر
دقت
نہیں بھائی ہاسپٹل چلتی ہے ہاں اور نانی گھر پے کہاں ہے اتنا ہوتی ہے
اچھا ہاں یار کیا کرو گے آ اور بتاؤ کیا کیا کچھ کھایا تو ہو گیا نہیں ابھی
ابھی تو بھائی کچھ نہیں کھایا کل بہت کھایا تھا لیکن بھائی میں نے تو تھوڑی چکن پاگلو ہو نا اسلئیے ہاں ارے مطلب پہلے گئے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے پہلی بات تو جہاں جانا تھا وہ آف تھا اس کے بعد مطلب کوئی دوسرا تھا بی ہائی بی ہائیف کر کے وہاں پر گیا بھائی وہاں کا مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میں نے پہلے تو ایک حکا لگایا مجھے کبھی نہیں سمج میں آ مجھے بار بار ان کو بولنا پڑا ہے بھائی کلاؤڈ دی دو اس کو صحیح کرو یہ وہ فلانا ڈھیمکانا میں اس سے بار بار بول رہ ہوں مے دماغ خراب ہو گیا میرا میں نے بھائی اتنا میں نے کوکا لگایا اس نے آٹھ سو روپے کا اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے پھر میں نے اس نے بولا بھائی آپ کچھ آرڈر کر لیجیے مینے بولا چلو ٹھیک ہے
تو حکا یہ بتاؤ تم حکا کب سے پیس دیی ہو تم
ہوں کوب تھا
ہاں شیک ہے سا سب طرح طرح پھر اس کے بعد مطلب بھکا لگوایا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے صحیح تو نہیں لگایا تھا اس نے اپنے آیاد کی سمجھ میں آتا مجھے ویسے اس کے بعد میں نے دیکھا چلو میں نےب کچھ آڈر کر دیتے ہیں میں نے آڈر کیا پاستا بھائی وہ بال کل بیکار تھا کوئی کوئی ٹیسٹ نہیں تھا اس بھی میں نے کہا چلو بھائی کوئی دقت نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کھانا پڑے گا پھر میں نے کہا بھائی میں ابھی یہاں کچھ نہیں آڈر کروں گی یہاں سے چل رہے ہیں بس بعد وہ گیا چکن برگر کھایا بھائی کسی کا پیٹ کیونکہ شام ہو گئی تھی پوری دوپہر میں کچھ کھایا ہی نہیں تھا میں نے تو میرا پیٹ تو نہ بھرا پھر میں نے کہا بھائی بریانی کھانی ہے بریانی کھانے چلو شیک پیا پھر کولڈ کافی پی پھر یہ سب ایسے کرتے کرتے سات
کتنا سب اکیلے کھا گئی
نہیں مطلب تین چار لوگ تھے سب نے کھایا بٹ ہاں میں نے اپ نا حصہ تو اب اکیلے ہی کھایا تھا
ہوں خیر
پھر اس کے بعد گھر آئی تو پھر میں نے بریانی پیک کرائی اپنے لیے رات کیلئے کیونکہ میری میں ہمت نہیں تھی ناں کھانا بنانے کی گھر آ کے
ہوں
ہاں پھر میں نے وہاں سے آتے ٹائم بھی بریانی پیک کروائی پھر بس میں آٹھ بجے گھر پہ انٹر ہوئی ہوں پھر مجھے مطلب کچھ کرنے کا من ہی نہیں ہوا کیونکہ میں معلوم کتنا چہ تھک چکی تھی میں کیا بتاؤں میں بھائی میں مجھ سے کچھ نہ ہوگا اب میں نے صرف آ کے نہایا کھانا بھی نہیں کھایا تھا پھر میں نے اٹھی میں نے کہا بھائی آج منڈے ہو جائے گا پھر میں نے کھایا وہی دس بجے قریب کھانا کھایا لیٹ گئے تھے نیند تو آتی نہیں ہے اتنی جلدی کیا کریں یار دماغ خراب ہے
میں کچھ نہیں منگ رات میں کچھ نہیں منگائی دو بجے تین بجے
نہیں نہیں نہیں کھا لیا تھا نا اس لیے نہیں منگایا تھا
اچھا
جی
صحیح ہے آج بڑی جلدی اٹھ گئی ہیں
ہاں میں نیند کھل گئی تھی تو اس لیے
تو نیند ایسے کیسے کھل جاتی ہے تمہاری
ارے نہیں میں نے بتایا تو مجھے مجھے واش روم آئی تھی میں نے واش روم گئی اس کے بعد مجھے نیند آئی نہیں ایسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی مطلب ایک بار فون چیک کرا میں نے ایسے نارملی پھر میں نے دیکھا یار تو پھر میں نے کہا چلو تم سے میٹھی بات کرتے ہیں مجھے نیند آئی نہیں رہی تھی پانچ دس منٹ پھر بھی میں نے کوشش کی کہ چلو ٹھیک ہے سو جاتے ہیں اب لیکن مطلب میرا بھائی ہے جو چھوٹا والا وہ بھی یہیں پہ رکا ہوا ہے نا تو کل آیا تھا ٹور کا تو مطلب وہ بہت مطلب صبح سے وہ جا رہا تھا ادھر ہی پہ کہیں گھومنے ومنے صبح صبح تو اب اس کے دوست وہ لوگ مطلب میرے سر پہ ایسے ناچ رہے تھے ارے یہ نہیں ٹی شرٹ پہننی ہے ارے یہ نہیں کرنا ارے وہ نہیں کرنا تو بس میری اور نیند کھل گئی تھی
ہوں ہوں ہوں
ہاں اسلئے بھی میں نے کہا بھائی اب میں نہیں سو رہی ہوں اب میں ڈائریکٹ سوؤں گی وہ دوپہر می ری نانی کے گھر جاکے
ہوں دوپہر سونا رات بھر جگنا پھر ا
کیا ہی کر سکتے ہیں یار
میری نیند بگاڑدی تم نے
ارے تو کیا ہوگیا ایک دن میں کچھ تھوڑی ہو جائے گا پھر نو بجے تک سو جانا
ہوں کیونکہ اور تو کوئی کام رہتا نہیں نہ مجھے صبح میں ممی ڈنڈا اور مارے
کیا ہی کام ہوتا ہے بتاؤ کیا کام ہوتا ہے
ہوں بہت کام رہتا ہے کیوں نہیں رہتا ہے اب جیسے مان لو اٹھے پھر گیارہ بارہ تک کالج جائؤ کالج میں پھر ادھر ادھر کام رہتا ہے تو پھر کہاں ہو پاتا ہے کچھ چیزیں پھر آؤ شام کو پانچ چھ بجے تھوڑا ریسٹ کرو سات آٹھ تک پھر ادھر ادھر ادھر نکل جاتا ہوں پھر لگ بگاتتا ہوں رات میں تو پھر تبھی خالی رہتا ہوں پھر
ہاں
یہ رہتا ہے نا ہوں
جی بتاؤ کیا کیا آپ کی لطیور
کل پورے دن وہی جو بتایا ابھی اٹھا صبح گیا کالج کالج میں ادھر ادھر دو تین لیکچر لیا بس اس کی بعد پھر گیا لائبریری لائبریری میں تھوڑا بہت بیٹھا کومن ہال گیا پھر اس کے بعد گھر آ گئے گھر آنے کے بعد پھر گیا ادھر مطلب ہمارے یہ وہ ہیں نا مطلب گنگا جی
ہاں
ہ تو وہ ایل گھاٹ تھا وہاں پہ تو وہاں بیٹھا پھر تھوڑا گھوما پھر آ گیا لگ بھگ چھ سات بجے تک نو دس بجے کھانا کھایا پھر شاید کیا کیا تھا تم سے بات نہیں تم سے بات شاید ہاں تم کو کہا تھا ساڑھے دس دس تو تم نے بتایا ہم باہر ہیں تو پھر بات ہی نہیں ہو پائی پھر پھر اس کے بعد پھر ریل اسکرال کرتے کرتے دو بجے سے ہو گیا دو ڈھائی بجے پھر تم نے اٹھا دییا ساڑھے سات بجے
میں تو میرے خیال سے اس سے سڑے دن با چار پو سوئی ہوں
ہوں
ہاں مجے ایند نہیں آ رہی تھی
اللو اللو کیا تم
نہیں نہیں ویسا نہیں ہے
ہ ہ ہ ہ ہ
اب رات میں جلدی سؤں گی اسی لیے نہیں سوئییں پھر میں اب اگر ابھی لگ جاؤں گے نا تھئی دوپہر بھی نہیں ہوئی تو رات میں نا بہت جلدی نیند آ جائے گی
ہوں یار وہی تو مت سونا دوپہر میں
نہیں سووں گے می رات کو جلدی سو جاؤ گی
ہوں سحیی رہے گا چلو پھر کرتے ہیں
ہوں
ٹھیک ہے ٹھیک
اچھ